الام علیکم
وعلیکم السلام اور سب خیریت سے
ہاں جی ہاں جی سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے اپ بتائیے
ہم نے کہا چلیے اج اپ سے بات کرتے ہیں کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصان ہے دیکھ یہ ہم تو اپ سے یہی کہیں گے اج کل کی جو زندگی ہے لائف ہے ہماری اس اس کے اندر یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ ایک مہتوپورن سھان بن چکے ہیں ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ایک سادن بن چک کہ ہے جیون کا ہمارے جیون کا ایک اہم ضروری اور فائدے مند حصہ بن چکے ہیں دیکھیے بنا ٹرانسپورٹ کے کسی بھی دیش کی ترقی اور مقشت اور سماج کی خوشحالی کی کلپنا کرنا بہت زیادہ کٹھن ہے لوگ پڑھتے دن بھی ودیالے مہا ودیالیہ دفتر ہسپتال بازار تتا انیہ جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر وہ ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں ٹرانسپورٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پبلک ٹرانسپورٹ اور ایک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ کیا ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہو گیا جیسے مٹ مٹرو ٹرین بس اوٹو یہ سب چیزیں ہو گئی وہیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کیا ہو گیا اپ کا نجی واہن جیسے کہ کار اسکوٹی سائیکل یہ سب چیزیں ہو گئی دیکھیے ہم تو اپ سے کہیں گے کہ دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں اور اپنے اپنے نقصان ہیں تو اپ کو وہ دونوں کا چناؤ سوچ سمجھ کر اپنی ضرورت سہولیت دوری سمے اور ارتھک ستی پر نربھر کرتا ہے
بالکل بالکل یہ تو اپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اور جو پرائیویٹ رانسپورٹ ہوتے ہو تے ہیں ان کے اپنے فائدے بھی ہوتے ہیں دیکھو اور نقصان بھی ہوتے تے ہیں اگر پبلک ٹرانسپورٹ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کے فائدے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے ایک تو اپ نے دیکھا ہوگا اس میں کرایہ وغیرہ بہت کم ہوتا ہے اور اس سے ایندھن کی بھی دیکھا ہوگا اپ کتنی بچت ہوتی ہے اور اپنے دیش کی جو ارتھک ویوستھا ہے وہ بھی کی نی مجبوط بن جاتی ہے ان سب چیزوں سے اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک ساتھ کتنے جنے لوگ آپس میں بیٹھ کر کوئی اونچے ورگ کا ہوتا ہے کوئی نیچے ورگ کا سب ایک ساتھ سفر کر ہیں اور آپس میں پیار محبت بھی بڑھتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے سے
بالکل بالکل دیکھیے پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سماج کا ایک ندارت حصہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کیا ہوتی ہے جیسے جیسے کہ ہم نے بتایا آپ کو بس میٹرو ٹرین یا نجی ساروجک ستل جو دوسرے استان سے ایک استان سے دوسرے ستان پہ ایک تو اس میں جو خرچہ ہے وہ بھی کم آ تا ہے ایندھن کی بچت بھی ہوتی ہے سڑکوں پر دیکھیے واہنوں کی سنکھیا بھی کم ہوتی تی ہے جس میں ایک سمے میں ادک سے لوگ بیٹھ کر میٹ میں سفر کرتے ہیں جس سے کہ پردوشن کم ہوتا ہے ٹریفک کا جام گھٹتا ہے اس سے ہمارے پریاورن کی حفاظت ہوتی ہے وہی ہمارے جو ودارھی تی ہیں جو کرمچاری ہیں جو ایک سامانیہ ناگرک ہوتا ہے جو کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا خرچہ نہیں افورڈ کر پاتا کم خرچے میں سرکشت یاترا کرنا ہی سب سے بڑی خوبی کہلائی جاتی ہے ہماری وہیں جو پرائیویٹ ٹرانسپ پٹ ہوتا ہے جیسے کہ کار موٹر سائیکل اسکوٹر اس کو دیکھیے ہم اپنی آزادی کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں کہیں آپ دور جا رہے ہیں جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں استعمال ہو سکتا یا آپ ایسی ایمرجنسی ہے آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے آپ کو شادی یا وواہ کے تبروں میں جانا ہے تو آپ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پبلک ٹرانسپور کی تو دیکھیے سہولت ہے تو کچھ کمیاں بھی ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑ بھاڑ کے کارن کبھی کبھی سیٹ نہیں مل پاتی کوئی بزرگ ہوتا ہے جن کو سیٹ نہیں مل سکتی کبھی کبھی بس یا ٹرین پر سمے پر نہیں آتی جس سے لوگوں کو پریشانی اور دقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جیسے تو ہار ہے ودھی سمے ہے تو اتیہدک بھیڑ یاتا را کو آ وج نک بھی بنا دیتی ہے
یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ دیکھ دونوں کے اپنے فائدے بھی ہیں ہمیں کتنے ہی کہیں ہمار جیسے جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمیں کتنے فائدے ہیں کہیں ایمرجنسی میں ہم نے کہیں جانا ہے اپنے پریوار کے ساتھ کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک ٹائم بھی آپ کو پتا ہے نشچت ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ ٹرانسپورٹ آئے گا اور کئی بار ہوتا ہے کئی جگہوں پر آپ نے جیسے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں پہنچ پاتا تو اس جگہ پر ہم اپنا پرائیویٹ ٹرانسپ فوٹو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھو اگر پبلک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہم رکھتے ہیں تو سے ہمارے ایندن کی کھپت بھی بڑھتی ہے اور سڑکوں پر ٹریفک بھی ہوتا ہے بہت سے نقصان بھی ہے اگر ہم رکھتے ہیں تو تو ہمیں تو لگتا ہے دونوں کا استعمال بڑی سمجداری سے کرنا چاہیے جہاں پر ہم پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں وہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا چاہیے اگر ضرورت ہو تو ہم اپنا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں
بالکل دیکھیے آپ تو بات صحیح فرمائی لیکن دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹوں کی سنکھیا بڑھنے سے کتنا ٹریفک جام پولوشن پٹرول کی کھپت جس سے کہ ہماری وایو کی گنوتا ندھارت کرتی ہے پریاورن پر نیگیٹو اثر آتا ہے جبک کیونکہ اگر آپ ایک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ خریدتے ہیں اس کی رکھ رکھاؤ کا خرچ خرچا بیمہ پیٹرول مرمت کا خرچہ بھی ادھک آتا ہے اور اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے جو ہے سماجک ہماری ارتھ ویوستھا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں اگر آپ پیسہ وہاں کا خرچ ہوتا ہے اگر آپ وہاں پیسہ دیتے ہیں تو ان کے لیے بھی فائدے مند اور اگر آپ ایک سمے میں ادھک لوگ ٹریول کرتے ہیں تو اس سے ایندھن کی بچت ہوتی ہے سستی یاترا ملتی ہے ناگرکتاوشک تو ہونے پر کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ سماج ہماری پریاورن ہماری پریاورن کو بچانے کے لیے اس سمے کتنا زیادہ کیونکہ آپ اگر ایندھن استعمال کرتے ہیں پرائیویٹ پرائیویٹ بھی کرتے ہیں تو اس سے دیکھیے ایئر پالوشن تو ہوتا ہی ہوتا ہے ساتھ میں نوائز پولوشن بھی ہوتا ہے کیونکہ ہر ویکتی ہورن بجائے گا شور شرابا کرے گا تو ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ اگر ضرورت لگے جہاں تک ضرورت ہو تو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا چاہیے ہاں جیسے کہ ایمرجنسی ہے آپ کو یا شادی سماروہ میں جانا ہے یا کوئی نجی آوشک کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریے
بالکل بالکل دیکھو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا بچے کیا کرتے ہیں پاس میں بھی جانا ہوتا تو اسکوٹی لے کے چلے جاتے ہیں تو ہم تو بچوں کو یہی سمجھا رہے تھے کہ اگر ہمیں کہیں آس پاس جانا ہوتا ہے تو ہم پیدل جا سکتے ہیں یا سائیکل کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمارا ویام بھی ہو جاتا ہے اور ہمارا ایندھن کی بچت بھی ہوتی ہے اور سڑکوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک وغیرہ بھی نہیں ہوتا اور اس سے ہمیں کت نہ فائدہ بھی ہوتا ہے ہماری صحت کے لیے بھی فائدے مند ہوتا ہے
بالکل بالکل دیکھی یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی کہ اگر آپ اب دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی یوزز کیا ہے فائدے کیا ہیں کم خرچ میں یاترا کی سویدھا ملتی ہے پٹرول کی بچت ہوتی ہے آپ ٹریفک جام سے بستے ہیں پولوشن کم ہوتا ہے سبھی لوگوں کے لیے سلبھ اور سویدھا جنک ہوتا ہے پریاورن کی حفاظت ہوتی ہے سمے پر یاترا کرنے پر سہایک ہوتا ہے وہیں پر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے ہمارے لیے بھیڑ باڑ لگاتا ہے کیونکہ جتنے لوگ گاڑی لے کے نکلیں گے اتنے ہی لوگوں کا مطلب ٹریفک جام ہوگا سمے پر نہیں پہنچ پاتے صاف صفائی کی کمی ہوتی ہے مطلب پر پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کئی بار ایسا ہو تا کہ آپ یوز کرتے ہیں تو اس میں جیب کترے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں سافدھانی بھی برتنی چاہیے وہیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں آپ اپنی سیدھا کے انوسار ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی بھی سمے کسی بھی سمے پہ پہنچ سکتے ہیں اپنے اگر آپ پریوار کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو پبلک ٹرانسپ پورٹ کے ہی لیے ہی صلاح دیں گے کیونکہ پریوار کے ساتھ آرام دا سفر بھی آپ طے کر سکتے ہیں اب آج تعلیم ستتی میں ترنت اپیگ ہوگا وہ اپنیتا بتائے رکھتے ہیں یاترا کا مارگ پورا نینترت رہتا ہے تو ہم تو آپ کو یہی کہیں گے کہ جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کے اپنے یوزز اور یوزز ہیں وہیں پر پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے اپنے یوزز اور مس یوزز ہیں
بالکل بالکل دیکھو دونوں کے ہی اپنے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہے جیسے آپ اپنے فائدے بھی بتائے اور نقصان بھی بتائے تو ہمیں تو بہت اچھا لگا آپ کو اس بارے میں کتنی جانکاری ہے اور ہمیں بھی اس بارے میں بہت پتا لگے ہمارے ابو نے بھی ہمیں بہت اچھے سے سمجھایا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اس کا دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے تم کو ایک تو تمہارے پیسے بھی بچتے ہیں کم پیسوں میں تم اچھا سفر کر لیتے ہو آج کل تو اے سی بس بھی چلی گئی ہے اس چیز کا بھی ہمیں فائدہ بتایا ہمارے ابو نے اور بتایا کہ ٹریفک وغیرہ بھی کم ہوتا ایندھن کی بھی کھپت کم ہوتی ہے تو ہمیں تو یہ جان کر بہت اچھا لگا ایک ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرنا چاہیے اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ صحیح طریقے سے استعمال کرنے سے ہم اپنے دیش میں کتنی کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں
بالکل بالکل دیکھیے ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی اپنی اپنی اہمیت ضرورت اور فائدے ہیں سمجھداری دیکھو اس میں آپ کی کہ آپ کس پرستتی کے انوسار کون سا وکلپ چنتے ہیں جہاں سمبو ہو تو ساروجنک پریوارن اپنا پریاورن کی حفاظت ایندھن دھن کی بچت دیش کی ترقی میں بھی آپ کا یوگدان کرتے ہیں تو یہ تو آپ سوچ سمجھ کر استعمال کیجے کہ آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرنا ہے یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چلیے آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا خدا حافظ
ٹھیک اللہ حافظ